ٹو
ہلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام
جی ہم بڑھیا آپ پروا ہے آپ کیسی ہیں ہلو
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہلو
جی آب آرہی ہے ہماری آواز
ہلو
ہیلو اب آ رہی ہے ہماری آواز
جی اب آپ کی آواز بڑی درست طریقے سے آ رہی ہے کہیے کیا کہہ رہی تھی آپ
ہلو آپکے گھر میں سبخیریت سے ہیں
جی ہمارے یہاں سب خیریت سے آپ فرمائےیں آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
اور فرماے اپکا کھانا وغیرہ ہوگیا
جی مطلب ناشتہ وغیرہ تو سب کبز کا ہو گیا تھا اب کھانا وانا بنا کے ہم بیٹھے ہیں بس آپ بتائیں آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ابھی کھانا وغیرہ ہو چکا سے بعد کل لیا جائے
جی ہم بھی بیٹھے ہی تھے اور آپ کا کال آ گیا اچھی بات ہے اور فرمائے کیسے یاد کیا
ہوں ہوں رہ تو آپ کا موسم زندگی میں کتنی بھاڑ دھ مو ہے تو ل سو وغیرہ بھی نہیں پاتے ہیں اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے ان کو یہ سونے کے لیے بھی ان کو سمے لگ رہا نہیں مل پاتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے آج کل جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ سوتے نہیں ہے مطلب پورا پورا سمے وہ اپنے سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں کہ ان کو کس نے کیا کہا ان کے فیورٹ جو کلاکار ہے وہ کہاں ہے کیا کر رہے ہیں یا کوئی کرکٹر کی بات ہو گئی یا کوئی فٹ بالر کی بات ہو گئی یہ ساری چیزوں پہ آج کل لوگ اتنے الجھ الجھ سے گئے نا کہ وہ سونا بھی بھول جاتے ہیں مطلب کچھ کچھ تو چھاتروں کو ہم کہیں گے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں اچھی بات ہے وہ لیکن ان کا بھی ایک سمئے ہوتا ہے مطلب ان کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تو مطلب ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے سمے کے حساب سے سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب مطلب فضول پہ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں نا یہ ساری چیزوں پہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ وہ سب سے بڑی غلط بات ہے اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے ہمیں کوئی دوائی دے دو یہ ساری چیزیں اور ہمیں تو یہ سب سے بڑی غلط لگتی ہے کہ آپ کو مطلب آپ پہلے خود سے مطلب مطلب کچھ کر نہیں رہے آپ سمے سے خود نہیں سو رہے ہیں پھر آپ کہ مطلب ایک شریر کو بھی ایک عادت لگ جاتی ہے نا اس کو خود کو بھی نیند نہیں آتی ہے پھر
بالکل صحیح فرما رہی ہیں لوگ دس بارہ بجے تک فون چلاتے رہتے ہیں اور صبح دس بجے تک اٹھتے تے ان کو پورا سمے ورت ہو جاتا ہے ادھر ادھر اد کا سمع ہو جاتا ہے نے کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا کس سمے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کب کھانا چاہیے کب پڑھائی کرنا چاہیے کب دفتر جانا چاہیے یہ سب کا کچھ سمجھ ہی نہیں جاتا جب ان کا پورا سمے ادھر ادھر ہو جاتا ہے پورا سمے دیکھا جائے تو کوئی بچہ ہوتا ہے کوئی بڑھا ہوتا ہے جو پورا سمے اپنا سوتے رہتے ہیں فون چلاتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کا کچھ سمئے ہی نہیں ہوتا یہ سب بہت ہی بیکار ہوتا ہے اسے اپنے شریر پے کافی زیادہ نقصان پڑتا ہے کافی تناؤ جیسا ہو جاتا ہے مانسک بھی اپر چڑچڑے جیسے ہو جاتے ہیں لوگ
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مانسک روپ سے بھی سب چڑچڑی سے ہو جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو آپ اگر سمے سے اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کے شریر پہ بھی اندرونی مطلب ساری چیزیں سمسیایں شرو ہو جاتی ہیں جو ہمیں پہلے تو کچھ سمج نہیں آتی ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کر کے بہت بڑھ جاتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ اب وغیرہ تو لیننا ہی چاہیے وہ جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے پھر پورا دن صبح اٹھتے تو کافی تھکن جیسا رہتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے نیند تھکن ایسا لگتا ہے کہ کتنا کام کرتے تھکا ہوا بیچے اتنی تھکان ہو جاتی جب ہم صبح اچھی نیند سے نہیں لیتے ہے تو کافی سمسیا آنے لگ جاتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے گا تو مطلب جو لوگ مطلب لیٹ سوتے ہیں اور جو لیٹ اٹھتے ہیں صبح ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کا مطلب آدھا دن تو نکل ہی چکا ہے اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہتا ہے پھر ان کا مطلب پورا سمے صرف بھگ دوڑ میں جاتا ہے کہ ہم تو لیٹ ہو گئے اور اسی کی جگہ آپ دوسرے انسان کو دیکھیں گے جو سمے سے اٹھتا ہے جو سمے سے اپنا کام کر لیتا ہے سمے سے سو جاتا ہے ان کی مطلب زندگی تھوڑی آسان سی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمے سے سو گئے تھے سمے سے اٹھ جاتے ہیں ان کو مطلب مطلب اپنی شارییرک روپ میں بھی مطلب ان کو کچھ مطلب بدلاؤ دیکھنے نہیں ملتا ان کی مطلب شریر بھی اچھا رہتا ہے ان کی طبیعت بھی نہ اچھی اچھی رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی اچھی لگتی ہے کہ مطلب کوئی انسان اگر اپنی نیند پوری کر رہا ہے کیکہ اگر نیند سے دیکھا جائے نا تو ہمارے موٹاپا وغیرہ بھی آ سکتا اور کئی دوسری تکلیفیں بھی ہو سکتی ہے ہمیں
بالکل صحیح فرما رہی ہے نہ دین کہ ک بولی بات ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بڑی سمسیایں بدلنے لگ جاتی ہیں کہ نیندم آپ پورا ہونے کے کارن کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو صبح اٹھتے ہیں تو وہ صبح جو اٹھتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ کام کر چکے رہتے ہیں ان کا مانسک بھی اتنا اچھا رہتا ہے کافی فریش فیل کرتے صبح اتھ کا واتاورن میں جان الگ ہی خوشنما ہو جاتا ہے جلدی اٹھ کہ تھوڑا ایکسرسائز وغیرہ کرتے چلنے جاتے یہ ان کا پورا سمے فکس رہتا ہے تو یہ سب چیزیں یہی کرتے رہتے تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے توا مطلب کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آنے کی سمسیا ہو رہی ہے اور وہ چیزیں مطلب صرف شروعاتی دور میں ہے مطلب ویسے میں بھی ابھی نئی نئی شروع ہوئی ہے تو اگر آپ صبح جلدی اٹھ کے تھوڑا میڈی ٹشن وغیرہ کریں گے تو وہ ساری چیزیں اچھی ہونے لگتی ہے اور آپ سمے سے سو جائیں گے لیکن صبح ایک بار تھوڑا جلدی اٹھ کے میڈیٹیشن کریں گے تو آپ کو بھی مطلب اندرونی طریقے سے مطلب آپ وہ ساری چیزیں مطلب کم ہونے لگتی ہیں آپ کے دماغ کو ایک ا شان تی ملنے لگتی ہے آرام ملنے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں تورنت دوا وغیرہ پہ مطلب ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں یوگا وغیرہ بھی کر کے وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں تنہا ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے جھڑکیاں جھڑکیاں وغیرہ آنے لگ جاتی ہے ڈارک سرکل ہونے لگ جاتا ہے پورا دن تھکان جیسی ہوتی پوری دیکھا جائے پورا دن تو ان کو نیند ہی نہیں رہتی ابھی کوئی کام ان کو بھی سمجھا تو ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ کرنے کی اکچھا ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا دن اتے تھکے رہ جاتے ہیں اتنا نیند لینے کی وجہ سے اور جو نیند اگر وہ لے کے کرے سارا کام کرے تو کافی کام بھی سارا ا چھے سے ہو جاتا ہے تکلیفیں نہیں ہوتی اچھے سے سمجھ میں بھی آتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے نا تو مط لب ہمارے بڑے بزرگ بھی پہلے سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ جلدی جلدی کا کوئی کام کرو گے تو وہ شیطان کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لیٹ اٹھ رہے ہیں تو آپ کو جلدی جلدی ساری چیزیں نپٹانی پڑے گی تو اب دیکھا جائے تو یہی بات ہو گئی نہ کہ جلدی کا کام شیطان کا اور پھر وہ چیزیں اچھی طریقے سے ہو بھی نہیں پاتی ہے اگر آپ سمے سے پوری نہیں کرو تو
بالکل صحیح فرمایا نیند لینے کے لیے تمہیں چاہیے تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے جلدی اٹھ کے تھوڑا سا دھیان میڈیٹیشن ایسی چیزیں کرلو تاکہ آپ کے شریر کو بھی کافی زیادہ اچھا ہے یہ سب کرنے کا شانت شانت من ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی شکتی ملتی ہے جو فیصلہ لینے میں بھی آپ کو کافی زیادہ مدد ہوتا ہے جو ویکتی میڈیٹیشن یوگا وغیرہ کرتا ہے تو جو بھی سمجھ میں آتا ہے یہ سب چیزیں کر کے پھر اپنے اپنے د فترجائے اسکول جائے جو کام کرتے وہ کر سمے پر کھانا کھائے سمے پے ہر چیز کرنے سے ہمارا شریر کو اسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے پھر آپ اپنا سمے اوپر نیچے کر دیتے بارہ بجے تک سوتے ہیں پھر ا لیٹ اٹھ تے اپنا سر کا سائیکل جو ہوتا ہے پورا بگڑ جاتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی آپ مطلب ایک ویکتی کو نہیں تو بھی نو گھنٹے کی نیند یا آٹھ گھنٹے کی نیند تو لینی ہی چاہیے لیکن اگر آپ اپنے شریر کو اور مطلب تھوڑا ا کام کرنے پہ ڈال دیں گے آپ کا شریر مطلب تھوڑا زیادہ بھار نہیں اٹھا پائے گا مطلب ہم ہمارے شریر کو تھوڑی سمے کے لیے تھوڑی شانتی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اگلے دن اٹھ کے تھوڑا کام کر پائے آپ اپنے پورے شریر کو تھکا دیں گی تو مطلب پھر اس میں کتنی ساری سمسیایں دھیرے دھیرے شروع ہو جاتی ہیں
چھوٹے مست کھانا وانا بنا کے کھا پی کے بستر پر پھر دیکھ کے ان کو نہیں لا آتی ہے
جی اور ہم نے تو یے بھی کافی سبھی سنا ہے کہ ہمیں فون دیکتے ہوئے تو سونا ہی نہیں چاہے کیا فون کیا ہمیں ٹی وی بھی دیکھتے ہوئے نہیں سونا چاہیے انس کی وجہ سے ہماری آنکھوں پی بھی کتنے مطلب پرابلم ہو سکتی ہے
فون چلا کے چلا کے پھر نیند آگتی ہے پھر پا ادرد اٹھنا رہتا ہے تو پھر اس میں اس میں بھی کافی ان کا بھی من نہیں کرتا ہے کی بار بار اس جگہ ہے ہم کو آلسی جیسا ہو جاتا ہے نیند پوری نہیں ہو پاتی تو پھر اٹھنے کا بھی من نہیں کرتا پھر ہر کام کرنے میں کافی چڑچڑے ہو جاتے اس لی لیے آپ چاہتے تھے صبح سری بھی اس حساب سے ہی چل یا تو اوپر نیچے کی وجہ سے ہمارے شریر میں کافی زیادہ تکلیفیں ہو جاتی ہے اللہ وجہ سے شریر میں کافی بیماریاں بھی آنے لگ جاتی ہیں
جی ہمیں سمے سے جی جی بالکل صحی کہہ رہیے آپ اگر اپ سمے سے نہیں سوئیں گے نا تو کتنے لوگوں تو ڈپریشن وغیرہ ہو جاتی ہے اور یے ہمیں سب سے غلط چیز لگتی ہے نا ان ساری چیزوں کے بیچ میں جو لوگ سلپنگ پلس کھانے لگتے ہیں مطلب ان ساری چیزوں کو نا ان کو ایک اڈکشن سا ہو جاتا ہے مطلب ان کو اس چیز کے بنا پھر رہا نہیں جاتا ہے اور ہم نے تو کئی ڈاکٹروں کو بھی سنا ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہیے
اچھا اپنا کام شان سے کرے شانتی من سے رہے من کرا ہے صبح ایکسرسائز کرا تو یے سب چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں پے گی سب بی سے پور جائیں گے ہم جب ہم اپنا شریر کو اچھے سے اپنے ہاتھو میں کنٹرول کرتے رہیں گے تو تو یے سب کی چیز کی ضرورت ہے ن کررے کی دوائی وغیرہ لینے کی
جی یے تو بالکل صح کہا آپ نے کیونکہ ہم نے بھی کافی دفعہ سنا ہے کہ زیادہ دوائی بھی زہر کے مو مقابلے ہی ہو جاتی ہے وہ
بالکل بھی
ہلو
جی
ہلو
جی ہم یے کہہ رہے تھے کہ تو جتنا دور رہیں گے اتنا ہمارا شریر وغیرہ زیادہ اچھا رہے گا
جی یے تو بالکل سحیح کہا آپ نے
چلیے خدا حافظ